وعلیکم بھائی جان
السلام علیکم بھائی جان اور سب کہہرییت
ہاں
سب خیریت
سب خیریت بھائی جان اور آپ بتاؤ
آں کچھ نہیں بھائی گ ہم بس لیٹے ہوئے ہیں
ہاں اور آپ کے گھر سب والد فالد ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے بھائی جان
تو آپ سنائیے آپ کی تعلیم اور مشوغلیت کیسی چل رہی ہے
الحمد للہ سب بہتر ہے بھائی جان آج میں آپ سے تعلیم کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا یقین ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا بنیادی ذریعہ علم ہوتی ہے
بالکل درست فرمایا آپ نے علم انسان کو صرف روزگار ہی نہیں دیتا بلکہ اسے شعور اور تہذیب اخلاق اور بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ادا کرتا ہے جس سماج کا میں تعلیم کا فروغ وہاں حالت کم ہوتی ہے اور لوگ آپسی اتحاد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں
جی ہاں میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے کہ جب لوگ علم حاصل کرتے ہیں تو ان میں تحقیق کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے وہ کسی بات کو بنا سمجھے قبول نہیں کرتے بلکہ اسے حق میں اس کے حق میں دلیل اور برہان تلاش کرتے رہتے ہیں
جی بھائی جان کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو نہیں
ہوں
یہی وجہ کہ دنیا کے کامیاب ممالک تعلیم اور پر خاص توجہ دیتے ہیں وہاں اسکول کالج اور یونیورسٹی کے نظام کو مضبوط بنایا جاتا ہے تاکہ نوجوان نسل بہتر مستقبل کی طرف بڑھ سکے
جی بھائیانا میرے خیال میں تعلیم کا مقصد صرف امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرنا نہیں ہے ہونا چاہے اصل میں اصل مقصد انسان کی شخصیت کی تعمیر اور سماج کی خدمت کا جب پیدا کرنا چاہیے
آ نے آپ نے بہت عمدہ بات کہی اگر کسی شخص کے پاس ڈگری ہو مگر اخلاق نہ ہو تو اس کی تعلیم مکمل نہیں کی جا سکتی علم کے ساتھ ادب احترام اور انسانیت بھی ضروری ہے
جی بھائی یار آج کل ٹیکنالوجی کے دور میں تعلیم کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے انٹرنیٹ کمپیوٹر اور مختلف ڈیجیٹل بائسل نے علم کے حضول کو اب پہلے سے کہیں آسان بنا دیا ہے بھائی جان
جی بھائی جان بے شک مگر اس کے سھ ذمہ داری بھی بڑ گئی ہے اگر کوئی شخص صحیح معلومات کی جگہ غلطات کرے تو اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے
ہوں
اس لیے تقدیر ہوتی تحقیق بہت ضروری ہے
جی بالکل بھائی جان میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو کتابوں کے مطال مطالعہ کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی تاریخ سائنس اور ادب سماجی مسائل کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے
جی ہاں بھائی جان کیونکہ جب انسان اپنی ماضی کو سمجھتا ہے تبھی وہ اپنے مستقبل اور کی بہتر منصوبہ بندی کر سکتا ہے تلیخ کامیابیوں اور ناکامیوں دونوں سے سبق دیتی ہے
جی بھائی جان ایک اور اہم بات یہ ہے کہ تعلیم صرف شہروں تک محدود نہیں رہ رہنی چاہیے دیہاتی علاقوں میں بھی بہترین تعلیمی سہولیات فراہم کی جانی چاہیے تاکہ ہر بچہ اپنے خواب پورے کر سکے
بالکل حھائی جان کیونکہ جب تک ہر طبقے کو برابر موقع نہیں ملیں گے جب تک مکمل ترقی مممن نہیں ہے سماج کی خوشحالی اسی میں ہے کہ ہر فرد کو آگے بڑھانے کا موقع ملے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ والدین کا کردار بہت اہم ہوتا ہے اگر گھر کا ماحول تعلیم دوست ہو تو بچے بھی علم کی طرح راغب ہوتے ہیں
جی بھائی جان آپ نے بالکل درست فرمایا والدین اگر بچوں کی حوصلہ افزائی کریں تو ان کے سوالات کے جواب دیں اور انہیں اللہ اور کی عادت ڈالیں تو ان کی صلاحیتوں میں نمائنہ اضافہ ہوگا
آج کی دنیا میں بھائی جان جتنی بھی ای ایجادات ہوئی ہیں ان کے پیچھے علم اور محنت کا بہت بڑا کردار رہا ہے کیوں بھائی جان کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان زندگی کو کو آسان بنایا ہے مگر ان سب سب کی بنیاد تعلیم ہی ہے
جی بھائی جان آپ نے جی ہاں بالکل آپ نے بھائی جان بالکل صحیح کہا اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سیکھنے کا عمل کبھی بند نہیں کرنا چاہیے علم کا ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے
ہممت بھائی جان آپ نے بات تو بالکل صحیح کہی اس بات کے اوپر آپ کی بات سن کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تعلیم صرف نوکری پانے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک بہتر انسان بننے کا راستہ بھی ہے یہی ہمارے والدوں کو اور ہماری آگے والی پیڑھی کو آگے بڑھا سکتا ہے
جی بالکل اور جب وہ بہتر انسان تیار ہوں گے تو بہتر سماج وجود میں آئے گا بہتر سماج سے مضبوط ملک بنے گا اور مضبوط ملک دنیا میں عزت اور کامیابی حاصل کرے گا
الحمد اللہ آج کی یہ گفتگو میرے بہت مفید ثابت ہوئی میں نے کئی اہم نکات سیکھے ہیں جن پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے
مجھے بھی بےحد خوشی ہوئی دعا ہے کہ ہم سب علم اخلاق اور انسانیت کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے سماج اور ملک کی ترقی میں مثبت کردار ادا کریں
بھائی بھائی جان ملک کی ترقی سے مجھے یاد آیا آج کل ہماری حکومت بھی کچھ زیادہ کفایت نہیں رہی ہے
ہاں جی بھائی جان اور میں علم کے بارے میں ایسا سوچتا ہوں کہ بھائی جان علم کے ساتھ ساتھ بچوں میں تھوڑی بہت اسکلس بھی ہونی چاہیے بھائی جان
جی بھائی جان ہمارے والد بھی کچھ اسی پرکار سے لگے ہوئے ہیں اپنے شریر پر دھیان دے رہے ہیں اس وقت اور موجودہ حالاتوں کو دیکھ کر انہیں تعلیم بھی اچھی دی جا رہی ہے مدرسہ میں
جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح کہا لیکن تعلیم بس ایک ڈگری کا نام نہیں ہے اگر کسی بھی بچے پر ایسے تعلیم ہو لیکن اس کے پاس کچھ تجربہ نہیں نہیں ہو اسکل سے نہیں ہو تو وہ کچھ کام کی نہیں ہے بھائی جان ڈگگریاں
بھائی جان تجربہ والی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آج کل بنا تجربے کے کچھ نہیں ہو سکتا آج کل ہر ایک تو ہماری حکومت کچھ کر نہیں رہی بچوں کے لیے والدوں کے لیے ہمارے کے لیے کچھ نکال نئی نوکریاں نہیں نکال پا رہی ہے اس کے لیے اب انہیں پرائیویٹ نوکری کوئی دیکھنی پڑے گی
جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح فرمایا ا یہی ہے کہ مطلب تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں میں کچھ اسکلس بھی ہونی چاہیے اور لیکن کچھ تعلیم حاصل کرے ہیں لیکن کچھ اسکلس ان کے کے اندر بان ہونی چاہیے
ہاں ہم نے تو اپنے والد احمد سے بھی کہا تھا کہ کیوں آپ اسلام آباد چلے جائیے تاکہ آپ کو وہاں بہتر تعلیم مل سکے لیکن انہوں نے ہماری مان ہی کہا وہ ایک تو ہمارا خب ہی نہیں مانتے وہ کسی اور کے غلام اپنی بیوی غلام بن چکے ہیں اس وقت تو ہماری تو بالکل بات ہی نہیں سنتے وہ اب انیں کیا تعلیم دیں آپ بھی کچھ بتائیے
ہ جی بھائی جان بہت گمبھیر یہ بہت گمبھیر سجس ب سمسیا ہے
ہاں اب کیا کر سکتے ہیں ہم اور بھائی جان آپ مسجد گئے تھے کیزل
جی بھائی جانا جاتے ہیں ہم رو روز جاتے ہیں
عید کے اس خوشنما موسم پر ہمیں تو مسجدا جاتے ہی جاتے ہیں ہم تو اور مسجد میں جا کے ہم اپنے مدرسہ مدرسہ میں بھی جاتے ہیں پھر وہاں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کیا تعلیم جی دی جا رہی ہے اور اس کے بعد اب اپنے پھر دیکھتے رہتے ہیں اپنے علاقوں میں کیا چل رہا ہے آج کل ہمارے سینک کیا کر رہے ہیں حکومت کیا کر رہی ہے
ہ جی بھائی جان آپ نے بالکل اچ ہمایا ہمیں مطلب اور سائنس کی بارے میں بھی تھوڑی بہت تعلیم حاصل کرنی چاہیے بھائی جان
آج کل ہمارا ملک بھی سائنس کے چھیتر میں آگے بڑھتا جا رہا ہے اسی پرکار اگر ہمارا ملک ترقی کرتا رہے تو کسی دن ہم چاند تک پہنچ جائیں گے مقام ہمیں یہ حاصل کرنا ہوگا اور ہماری حکومت کو بھی اس پر دھیان دینا ہوگا تبھی ہم یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں
جی بھائی جان ا میں سوچتا ہوں کہ استقبال اتصاح بنی نئی معیاراتوں کو سیکھنے کی افادیت انسان میں بنی رہنی چاہیے بھائی جان
آمین بہت شکریہ سلیم بھائی انشاء اللہ پھر کسی موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوگی
جی بھائی جان بالکل
اللہ حافظ
تو اللہ حافس بائی جان ناصر